السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے مزاج ہے آپ کے
آپ خیریت سے ہوگے
بڑھیا جی بڑھیا سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ سنائیں کیسے ہے سب ٹھیک ٹھاک امی ابو ٹھیک ہے اوکے
جی سب بڑھیا میں بہت بڑھیا آپ سنائیے اور کیا چل رہا ہے جی آپ کا
موسم بڑا خراب ہوا پڑا ہے کبھی تو اتنی گرمی پڑ رہی ہے آپ کو پتا ہی ہے
جی
تھوڑی تھوڑی ہوا چلتی تو ہے بیچ میں تو پر لیکن بیماریاں کہ آ رہا ہے یہ بدلتا ہوا موسم نہ تو کل کی بارش ہو ہو رہی ہے اور نہ ہی کھل کے موسم ٹھیک ہو رہا ہے
صحیح فرمایا آپ نے بالکل جو آج کی گرمی ہمیں تنگ کر رہی ہے اس سے ہمیں پریشانی بھی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے بیماریاں بن رہی ہے موسم جیسے جیسے بدلتا ہے فضائیں ہیں زندگی کی وہ ایسے ویسے کہتے ہیں نا رنگ بدلتی ہے کہ زندگی کے ساتھ یہ موسم خوشیاں بھی لے کے آئی ہے نئی نئی خوشیاں بھی لے کے آتا ہے اور نئی نئی یادیں بھی لے کر آتا ہیں
بدلتا ہوا موسم ہے آپ دیکھے کتنا مچھر ہے مکھی آ رہی بیمار نہیں لے کے آ رہا ہے یہ
آپ کی وائس نہیں آ رہی جی
ہوتا ہوا موسم ہے
کیا ہو
اتنی گرمی پیدا ہو رہی ہے اس میں اس موسم میں پہلے کے زمانے میں پہلے ٹائم پہ ایسے نہیں ہوتا تھا
جی صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ آج کل دیکھو موسم جب بدلتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے ہمارے نا چہرے پہ ایک الگ ہی مسکان ہوتی ہے جب ہم یہ موسم کو دیکھتے ہیں کیونکہ جب موسم کہہ لو ہر طرف گرمی بھی آتی ہے سردی بھی آتی ہے پر برسات کو سہانا موسم بھی آتا ہے ہر طرح کی موسم آتی ہے پر ہمیں ہمیں کون سا پتا ہم نے گرمی آتی ہے تو ہم گرم کا ہمیں کل کہتے ہیں کوٹن کے کپڑے پہنتے ہیں سردیا یہ تو گرم کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں ہمارے کپڑے بھی تک چینج ہوتے ہیں
صحیح فرمایا اپ نے جیسا موسم ہے ویسا آپ کا لباس ہے موسم کے حساب سے ہی ہم اپنا لباس پنتے ہیں ٹھنڈے موسم میں ہم گرم کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں پتلے کپڑوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی محسوس ہو وہ بھی جیسے گرمی پڑ رہی ہے
آپ کی وائس نہیں آ رہی
اسی لیے تو کہہ رہی ہوں آپ کو موسم کا بہت اہمیت ہے ہمارے
جیون میں جی جی جی بالکل
ہلو
جو یہ جی
جی جی بتائیے
تو ٹھنڈی ہوائیں جب آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لے کے آتی ہے تو موسم کی جو خوبصورتی ہے اور بڑھ جاتی ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو کئی چیزوں کے ساتھ وہ کئی موسم جگہ ایسی ہے کہ بیماریاں بھی لات جیسے موسم چینج ہوتا ہے بچوں کو زکام کھانسی بڑوں کو بھی سب کو یہ ہوتا ہو جاتا ہے پر کہتے اسٹم اپ اسی تم اپنا دھیان کرو اچھا اس سے آپ کی بچت ہوگی موسم بدل وہی بدلتا ہے پر کسی کا ایک سندر دشیہ ہے جب موسم وہ بدلتا ہے اپنا ایک نیا رنگ لے کے آتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے یہ تو خدا کی نعمت ہے جو دن ہر دن نیا موسم ہمارے سامنے آتا ہے بچوں کو بھی سہنا بارش والا موسم اچھا لگتا ہے مجھے بھی بارش والا موسم اچھا لگتا ہے کسی کو گرمی اچھی لگتی ہے کسی کو ٹھنڈ بھی اچھی لگتی ہر انسان کا الگ میز از ہے خدا نے ہر ایک کے مزاج کے حساب سے الگ الگ موسم آج توجہ دی ہے میری توجہ تو یہ ہوتی ہے ہر بار بارش والا موسم ہو اس میں اچھا محسوس ہوتا ہے
جی مجھے بھی بہت مجھے بھی بہت مجھے جو بیچ کے موسم ہوتے ہیں مجھے زیادہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہے میں بس ان میں نا آند مانتی ہوں مجھے گرمی نہیں لگتی اس میں گرمی کے ٹائم جو بیچ کا موسم ہوتا ہے گرمی اس وہ مجھے اچھی لگتی ہے جیسے کہہ لو کہ اپ مارچ اور ایپریل اپریل کا موسم ٹھیک ہوتا ہے اور پھر لے لو اکتوبر اور نومبر کا سردیوں کے ٹائم مجھے یہ دونوں کے ٹائم موسم اچھے لگتے ہے جس میں مجھے نا آرام دائک لگتا ہے کپڑا پہننا کہیں آپ کہیں شادی میں بھی نہیں جا سکتے گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادو کپڑے ہیوی ہیوی تو اب نہیں پہنے جاتے کپڑے آپ کو بھی پتا ہے تو وہ
یہی ہے موسم کا تو اپنا اپنا حساب ہے جیسے اب تھوڑی سی ہوا چل رہی ہے آگے تو کل بھی بارش ہوئی جیسے تو اس سے کیا ہوا تھوڑا سا سکون ملا بہت من کو ملا مجھے تو ملا سو ملا جو غریب لوگ ہیں جو سڑک پہ ہی رہ رہے ہیں جیسے آپ کو پتا ہی ہے تو ان کو تو گرمی سے بے حال تھا بہت بے حال تھے وہ تو ان کو تو ان کے لیے تو ایک آشا کی کرن کی جیسی آئے ہوی ہوا جی جو بارش کی چار بندی آئی ہے وہ ان کی آشا کی کرن جیسی آئی ہے وہ سب کے چہرے کھل گئے ہیں ان کے چہری کیے گئے ہیں وہ دیکھو گے اتنا شانتی محسوس کر رہے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ٹائم اچھا نکل جائے گا ان کا چارے گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں ہم تو پھر بھی گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ خدا نے بہت اچھی کرامات یہ ہے جو تھوڑا سا بارش
جی بالکل بارش کا موسم ہے جی دھرتی کو جی یہاں بھی بارش ہے پر جب بارش کے بعد دھوپ آتی ہے تو وہ اب موسم ایسا ہو گیا چپ چپ والا موسم ہو گیا جو باڈی کو چ چپکتا ہے تو وہ عجیب سے فیل مطلب کہتے ہیں نا عجیب سا لگتا ہے من کو جسے ہم آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو دھرتی بھی ہریالی ہو جاتی ہے چاروں طرف تو وہ اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں من تو خوش رہتا ہے پر پھر بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ٹھنڈ اب جب یہ چپچپا پن ہمارے باڈی کو تکلیف دیتا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے موسم چاہے جیسے ہی ہو امیدوں کہتے ہیں نا امیدوں کی دھوپ ہمیشہ نکلنی چاہیے
صحیح فرمایا آ لفظوں میں ایک بہت اچھی وہ مجھے لگی آپ کی لفظ بہت اچھے ہیں بڑی اچھی تعلیم ہے تربیت بہت اچھی کی ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کی آپ کی امی ابو نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے جو آپ کی میں جو لفظ یوز کرتے ہو تو یہی تو صحیح تعلیم ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ہمیں برے سے برے موسم میں بھی خود کو کیسے خوش رکھنا ہے کیسے اس میں ایڈجسٹ اس میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے ہمیں ہمیں ایڈجسٹ ہونے کی ایک شکتی ہے جو خدا دیتا ہے اگر وہ شکتی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم تو گھبرا جائیں اتنے گرمی دیکھ کے خدا ہی ہے خدا کی مہر ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اتنی ہمت بخشی ہے جو ہم گرمی میں بھی خود کو خوش رکھتے ہیں اور بہت زیادہ سردی میں بھی خود کو خوش رکھ تے ہے
صحیح صحیح فرمایا بالکل وہ کہتے ہیں نا صحاوتی ہے یہ کہتے ہیں موسم کی طرح بدلتے ہیں زندگی کے حالات مگر امید کی دھوپ ہے تو آسان ہو جاتے ہے ددگار
صحیح صحیح بات ہے صحیح
تو کہتے ہیں نا وہی ہے نا کہ ہر موسم کی اپنی ایک الگ ہی پہچان ہے ہر موسم اپنا ایک نیا رنگ لے کے آتا ہے اس رنگ میں ہم رنگ جاتے ہیں وہ اس کا جادو ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے جب وہ موسم ایک دم سا آپ نے بھی دیکھا ہوگا بدلتا ہے تو وہ کتنا سندر سندیش لے کے آتا ہے کتنا سندر لگتا ہے وہ بادلوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ تب جیسے نا ایسے فیل ہوتا ہے کہ بس ہمیں نا بس اسی ٹائم اسی میں مل جانا چاہیے رنگ منگ ہونا چاہیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے موسم ہے جو زندگی کا بھی زندگی کا بھی ایک نئی دشا پردان کرتے ہیں اگر ایک جیسا موسم ہوگا تو ہمیں اپنی زندگی میں کچھ بھی چینج نظر نہیں آئے گا جیسے موسم بدلتا ہے ہماری زندگی میں چینج نظر آتا ہے ہمارے کپڑوں پہ نہیں چینج نظر آتا ہے اسی طرح سے ہمارے موسم ہے ہماری زندگی کو بہت پرباوت کرتا ہے نہیں تو ہم تو اوک جائیں گے ایک جیسے کپڑے پہنیں گے ایک جیسے رہیں گے تو ہم تو اگ جائیں گے ہمارا من نہیں لگے گا اس میں اس سے ہم ایک دنیا میں چڑتے رہتے ہیں خود کو بزی رکھتے ہیں کبھی گرم کپڑے سنبھال لیے اور کبھی سردی والے نکال لیے ہاں ہم تو اس میں الجے رہتے ہیں یہی خ اللہ تعالی کی ایک کرپا ہے ہم ان سے کسانوں کو ویست رکھنے کی بیس اپنے اپ میں ویست رہتے ہے ہاں ہمیں ویست رکھ تا ہے ہونی
رہنے میں ہمیں یہ چیزیں دی ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہو کبھی اور نالی اس کہتے ہیں نا نالی ان موسم کا آنند مانو آنند لو کیونکہ یہ جو ہماری ہوائیں چلتی ہے وہ خوبصورت بہت ہوتی ہے کتنی پیاری لگتی ہے ہمیں ایک دم کے گرمی سے باہر نکل نکل کے جاؤ باہر کے موسم میں دیکھو تو کتنی اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے
ہ
کے موسم بدلتا ہے تو تبھی نظارے دکھتے ہیں بادل میں تو زندگی تبھی ساتھ چلتی ہے
یہی ہے نا ہمیں تو پتا ہی چلتا کبھی جب موسم چینج ہو تا ہے تبھی تو ہمیں پتہ چلتا ہے زندگی کا کیا روپ ہے اب ٹھنڈی کے بعد گرمی جب آتی ہے تو ہم ٹھنڈی کو یاد کرتے ہیں اور جب گرمی کے بعد ٹھنڈی آتی تب ہم گرمی کو یاد کرتے ہیں ٹھنڈی محسوس نہیں کر پاتے اسی لیے دونوں جو موسم ہے اس کی اپنی اپنی اپنی ایک خاص جگہ ہے دونوں کو ہم یاد کرتے ہیں اب ہم سردی کو یاد کر رہے ہیں جب سردی آ جائے گی تب ہم سوچیں گے گرمی تو ٹھیک تھی سردی میں تو مشکل ہے اسی لیے موسم کا مزاج ہے وہ انسان کے مزاج کو بناتا ہے
ہر موسم کی اپنی ایک الگ کہانی ہے
ٹھیک اور بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے خدا حافظ
کدا اب ہم